السلام علیکم
وعلیکم السلام بھائی جان کیسے ہیں
جی بڑھیا آپ بتائیں خیریت سے ہیں ہم
جی میں بھی خیریت سے ہوں الحمد للہ سب خیریت ہے
ہاں جی اور کیا کر رہے تھے آپ
بس بس میں بابرچی خانے سے تھوڑا فری ہوئی تھی بابرچی کھانے سے ہاں جی وہاں کا کام نپٹایا تھا تو اب تھوڑا سا گھر کی صاف صفائی کر رہی تھی
اچھا کیا بنایا ہے آپ نے
میں نے تو آج ا کیا کہتے ہیں بھنڈی بنائی تھی ساتھ میں پراٹھے بنائے تھے تو میرے شوہر کہہ رہے تھے گوشت بناؤ تو میرا من نہیں تھا گ گوشت کھانے کا تو پھر میں نے سبزی بنا لی
اچھا گھوشت بھی بنایا پھر آج آپ نے
نہیں گوشت نہیں پکایا آج تو آج وہ تھوڑا ہی ہیوی ہو جاتا ہے پیٹ کے لیے تو اس لیے میں نے آ ایسی بس سبزی بنا لی تھی تو اب تھوڑا سا گھر کی صاف صفائی کر رہی تھی تو میں نے کہا چلو بھائی جان سے بات کر لیں اور سب خیریت ہیی
جی کیریت ہیں
آپ کے والد صاحب ٹھیک ہے
جی ٹھیک ہے
اور امی آپ کی
جی جی بہت بہت اچھے ہیں
آپ کی آواز مجھے بہت کم آ رہی ہے
دیکھیے آب ٹھیک ہے
اب ٹھیک آ رہی ہے
وہ میرے مجھے تھوڑا سا اوپر کر کے بولنا پڑتا ہے پت نہیں کیا ہو گیا ہے اس فون کو
اچ اچھا اچھا تو بھائی جان والد صاحب سے بول کے ٹھیک کروائیں فون کو
نہیں فون تو ٹھیک ہے فون بٹ پرانا ہو گیا ہے یہ
اچھا اچھا ہاں پھر پرانی چیز میں دقت تو آ ہی جاتی ہے
ہاں وہ تو ہے اور کئی بار نئی چیزیں بھی خراب ہو جاتی ہیں تو انہیں بھی ریپیئر کرانا پڑتا ہے
جی جی جی یہ بھی آپ نے بالکل صحی فرمایا ہے کہ نہیں بھی کئی بار دقت آ جاتی ہے تو میں جو بھی آپ کے فون میں جو بھی دقت ہے وہ دکھا رہے ہیں آپ
جی دکھائیں گے اب ٹائم ملے گا تو دکھائیں گے نہیں تو اب میں ہی فون لیں گے اب یہ اسے کیا چلانا ہے بار بار ٹھیک کرا کے پیسے ہی خرچ ہے
جی جی یہ بھی بالکل صحیح فرمایا آپ نے ایک دم صحیح جی بالکل درست فرمایا اور بتائیں اور کیا کر رہی تھے آپ نے کیا پڑھایا
ہم نے آج صبح تو میں نے اوٹس کھائے تھے اپنے
اچھا آپ اوٹس کھاتے ہیں
جی جی ہلکا کھانا رہتا ہے نا صبح سے صبح مطلب صحیح رہتا ہے پھر وہ اپنا تھا ہوں
جی جی اور بتائیے آپ وہ دیکھتے ہیں سیریل دیکھتے ہیں آ پاکستانی سیریل
انی ہاں دیکھتے ہیں
آپ کون سا دیکھتے ہیں
ابھی ایک جان نسار کر کے ایک دیکھا ہوگا آپ نے شاید
جی جی جی ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت سیریل ہے وہ تو
اچھا دیکھا ہے آپ نے
ہاں میں نے تھوڑا سا دیکھا تھا میں میں اپنی امی کے یہاں گئی ہوئی تھی تھی اپنے والد صاحب کے یہاں
اچھا
تو وہاں دیکھا تھا میں نے میری بھابھی جان دیکھی تو انہوں نے نے بتایا کہ یہ بڑا اچھا سیریل ہے تو دیکھا کرو تو پھر پھر میں نے وہیں دیک دنا شروع کیا تھا تو ماشاء اللہ مجھے کافی اچھا لگا وہ سیریل اور اس میں جو لڑکا اور لڑکی ہے ماشاء اللہ اتنے خوبصورت ہے
جی جی
تو مجھے کافی کافی دلچسپ لگا وہ کافی پسند آیا مجھے
ہوں نام جاننے سار کر کے ہے وہ
جی جی جی جانسار جانسار اور اس اس میں جو لڑکی کا ہوا
پھر وٹیوب دیکتے ہو یوٹیو پہ دیکتے تھے یا پھر کس پہ ہمارے تو چینل پہ آتا ہے نا ہمارے ٹی وی پہ چینل ہے ایک سو بیس کر کے مطلب وہاں پہ آتا ہے ہمارا
اچھا اچھا نہیں میں نے تو میں نے یوٹیوب پہ ہی دیکھا تھا
اچھا
میں نے زیادہ نہیں ہاں میں نے کچھ ہی ایپیسوڈس دیکھے تھے اس کے تو مجھے کافی اچھا لگا اس میں اور اس میں وہ جو لڑکی ہے
ہوں
کاکےتاا مجھے کافی پسند آیا اور اس کا ماشاء اللہ خوبصورت تو اتنی ہے ہی
جی جی لڑکا بھی بہت سندر ہے اس میں
جی ہاں لڑکا بھی ماشا انشاء اللہ بہت ہی خوبصورت اور مجھے وہ بالکل بالکل اچھی نہیں لگتی اس میں اس کی جو وہ ہے نا لڑکے کی جو مطلب بیوی ہے لیکن اس کی بھابھی بھی ہے وہ
اچھا وہ چشمالا
ہاں ہاں ان کا مجھے نام بھول گیا ہے نام پتا نہیں کیا تھا اس کا اچھا کشمالا ہاں وہ کا مجھے کردار اچھا نہیں لگتا ہے وہ کیسے زبردستی اس کے پیچھے پڑتی رہتی ہے جبک وہ اپنی بھاابھی کو پسند نہیں کرتا
جی جی پت نہیں وہ اس کو کیا نام ہے اس کے جو وہ ہے بھابھی یہ جو بھی کشمالا کا جو ہسبینڈ تھا پہلے جو ان کا بھائی تھا اس کو بھی اس نہیں مروایا ہے کچھما نے
اچھا اچھا اچھا مطلب اس نے اپنے شور کو ہی مروا دیا دیا تو تو وہ ایسا ایسا کیوں کیا اس نے
ہاں جی
اس نے اپنے ہی شوہر کو
کیونکہ وہ اس سے پیار کرتی تھی نا
اپنے دیور سے
ہاں ہاں
اچھا اچھا اپنے دیور سے پیار مطلب اپنے دیور سے شادی کرنے کے لیے اس نے اپنے شبد کو منوا دیا
جی
ہے یا اللہ کیا کیا چلتا ہے ہے دیکھو دیکو آج کل جو سیریل میں ہوتا ہے تو اصل زندگی میں بھی تو یہ ایسی ایسی خبریں ملتی ہیں ہمیں سننے کو کہ آپ اخبار پکڑ کے دیکھو ایسی ایسی خبریں ملتی ہیں کہ اس میں نے اپنے دیور سے شادی کرنے کے لیے پتی کو مار دیا
ہاں ٹرنک میں ڈال دیا وہ نیلے والے ٹرنک میں
جی جی جی کس کوئی اپنے بوائے فرینڈ کے لیے اس نے اپنے کوئی اپنے پتی کو مروا دیتی ہے کوئی پتی اپنی بیوی مروا رہے ہیں ملب میں خبریں سن کے سوچتی ہوں ہ اللہ کیا چل رہا ہے دنیا میں
جی صحی بات ہے آپ کی
کیسے کیسے لوگ ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں
ٹھیک
اور آپ بتائیے آپ نے کیا پکایا آج
مارے آ گوش بنا د آج
اچھا سب سب کھا لیتے ہیں
جی سب کھا لیتے ہیں
اچھا اچھا اور آپ کے والد صاحب والد صاحب کیسے ہیں
جی بڑھیا ہے وہ
اور رمی
ابھی تو کام پہ گئے ہیں امی بھی بہت بڑھیا ہے
چلیے چلیے الحمد اچھا اچھا امی بزی ہیں کھانے میں
ہاں جی
باورچی خانے میں بزی ہے
نہیں نہیں وہ کچھ کام کر رہے تھے کیا نام ہے کپڑے کا اپنا وہ کام کر رہے تھے
اچھا اچھا سلائی کر رہی ت
جی جی جی
بڑھیا بڑھیا
خود ہی بنا لیتے ہیں نا اپنے سوٹ وغیرہ وہ ان کو مطلب آتا ہے بنانا
یہ تو بہت اچھا ہے ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے آپ اپنی امی سے کہیے گا ہمارے بھی دو چار سوٹ سل دے
جی جی آپ ہم کانٹیکٹ کریے گا آپ کے بھی سلے
جی تھینک یو تھینک یو
ہاں جی کوئی بات نہیں
اور بتائیے آپ کے وہ کہاں ہے چھوٹے بھائی صاحب
وہ تو گئے ہوئے ہیں اسکول
اچھا اچھا اسکول جاتا ہے وہ بھی
ہ انہوں نے بہت بڑھیا ایک مطلب وہ بہت اچھا آرٹسٹ ہے انوں ابھی ابھی ایک پینٹنگ بنائی ہے
اچھا ماشاء اللہ میں نے اس کی دیکھی انسٹاگرام پہ میں نے ان کی دو چار خوب پینٹنگس دیکھی تھی کافی خوبصورت تھی ان کی پینٹنگ
جی جی جو اب بنا رہے ہے وہ تو بہت زیادہ اچھی ہے پر ٹائم بہت لگ رہا ہے اسے چھ دن تو ویسے کرتے ہوئے ہو گئے ہیں ابھی
ہوں ہوں ہوں ٹائم تو لگتا ہے جب کوئی اتنے شدت کے ساتھ کوئی چیز بنائے تو اور یہ تو اللہ کا ان کے اوپر نعمت ہے اللہ نے انہیں اتنی اچھی نعمت سے نوازا ہے
جی
اتنی اچھی وہ کرتے ہیں اسکیچنگ کرتے ہیں تو میں تو وہی کہہ رہی تھی کہ جی کسی کسی کے وہئی اللہ ایسی نعمت دیتے ہیں
ماہ گڑیا تو نہیں ہے گڑیا کووائی ہاں جی
میں کہہ رہی ہوں اللہ نے اتنا نعمت دی ہے ان کو اتنا ہنر دیا ہے اتنی سندر پینٹنگ کرتی تھ ماشل
جی جی بالکل میں ان شاء اللہ مومی بھی گال کر ا
آپ کی آپ کی امی جان کیا بول رہی پیچھے
پتا نہیں کیا بولی جا رہی ہے
آپ آپ اپنی امی سے گئی ہے کہ آپ سے بھی بعد میں بات کر لیں گے
نہیں میری امی نہیں دادی ہیں وہ
اچھا اچھا دادی دادی بھی ام کی ہوتی ہیں
ہاں ہوتی تومی
ہوں اور کیسی ہیں آپ کی دادی دادی کیسی ہیں
بہت ماشاء اللہ بہت بڑھیا
چلیے بڑھیا ہے وہ
اور بتائیں آپ
بس بس بڑھیا آپ بتائے وہاں کا موسم کیسا ہے
موسم یہاں پہ دھوپ ہی ہو رہی ہے کچھ دن پہلے بہت مطلب بارش پڑی تھی پانچ چھ دن لگاتار اب تو اتنی دھوپ ہے کہ سنبالی نہیں جاند اوپر کیا نام ہے اپنا کپڑے کپڑے ڈالنے دو منٹ میں سوکھ جاتے ہیں ہم بھی سوکھ جاتے ہیں ساتھ میں
جی بالکل بالکل بالکل درست فرما رہے ہیں آپ اتنی مطلب اتنی تیز تپش ہے کہ مطلب کپڑے تو چھوڑو انسان سوکھ جائے اتنی تش
پانی دو منٹ کے لیے او پر چھت پہ ڈالو ایسے ہی سوکھ جا ہے
جی بالکل بالکل کافی گرمی ہے اس سال تو میں تو کہہ رہی تھی یا اللہ تھوڑی رحم کر دے ہم گھر بڑی کم کر
جی جی سڑکیں بھی سڑکیں تو سڑکیں سوکھ جاتی ہیں یا نام ایسے ٹوٹی جا رہی ہیں جو بھی بنایا ہے انہوں نے سرکار نے جو بنوائی ہے وہ ٹوٹی جا رہی ہے
جی بالکل بالکل
بہت زیادہ ہے
دیکھیے یہ جو سیاستدام جو لوگ ہوتے ہیں نا
ہاں
یہ ان کو صرف سیاست کرنی آتی ہے یہ اپنی نہیں اس کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں کوئی نیک کرم نہیں کرتے ہیں اپنی پرجا کے لیے جو اپنے لوگوں کے لیے نہیں کچھ کرتے ہیں یہ سیاست دان صرف سیاست کھیلتے ہیں
جی یہ بات تو ہے
ایسے کوئی ان کو لوگوں کے لیے کوئی رحم نہیں ہوتا کوئی ان کو کے دل میں وہ نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے کچھ اچھا کرنا ہے لوگوں کے لیے کچھ اچھا کرنا ہے ان کو صرف ووٹس چاہے ہوتے ہیں اور یہ بس سیاست کرتے ہیں
جی یہ تو آپ نے بات بالکو سچی گئی ہے
جی بالکل
تو نہیں تو ان کو چاہیے نا کہ بارش میں سڑکیں اتنی خراب ہوتی ہیں گڈھے ہو جاتے ہیں اس سے کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان سب چیزوں پہ دھیان دیں پر نہیں ان کو تو بس اپنی سیاست کھیلنی ہے
جی جی چلیے میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں امی بلا رہی ہ میری
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ
ہوں اللہ حافظ